السلام علیکم السلام علیکم
اچ
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی جی
وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کی آواز کافی دیر تک نہیں پہنچ رہی تھی
جی جی پھر صحی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے
جی آپ خیریت سے
جی بس خیریت سے آپ سنیں گے
گھر پہ سب ٹھیک آپ کے والدین ٹھیک
جی جی گھر پہ سب ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
جی الحمد للہ سب اللہ کے فضل و کرم سب اللہ کے حفظحوماننے
جی جی اور بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ
ہم تو ابھی کچھ گفتگو کر رہے تھے کسی کے ساتھ خیر اب اس بارے میں ہم بات نہیں کریں گے
جی جی یہ بالکل ساہی کہہ رہے ہیں آپ وہ بات ہے ہم یہاں نہ نہیں کریں تو بہتر
جی غیر مناسب باتیں نہیں کرنی چاہیے ایک انسان کو
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آب یہاں پر مناسب باتیں نہ ہی کرے میں تو کسی سے کچھ باتیں کر رہا تھا
اوکے کرے تھے
کر رہا تھا باتیں ایک شخص سے
اچھا اچھا
آپ بتائیے
آپ بتائے کھانا کھایا آپ نے
جی جی میں نے بس کھا لیا
اور سبزی کیا بنی تھی گھر پہ آپ کے جی جی میں نے بھی کھایا
جی سبزی ساگ تھی آپ کے گھر پہ کیا تھی
ہمارے گھر پہ سبزی جو تھی وہ ہمیں دال تھی بتانا نہیں آئے گا ہمیں
اچھا جی کون سی والی دال
وہب ایک ہی ہم نے ان کو پہلے ہی بولا ہمیں بتانا نہیں آئے گا
جی پیلی ہری لال
دیکھیے لال تو خیر کسی کے گال ہو جاتے ہیں
ہاں اچھا جی وہ دیکھیے یہ یر مناسب باتیں ہیں کہ لال ٹماٹر لال گال ہو اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے
دیکھیے لال گال تو کسی کے ہو جاتے ہیں نا مگر
ہو سکتا ہے ہوتے کیا پتا
ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کیا
آپ کیا کر سکتے ہیں ایک محترمہ
دیکھیے غیر مناسب باتیں اب کون کر رہا ہے
ج ہم ٹماٹروں کی باتیں بھی نہیں کرے تو وہ بھی صحیح رہے گا
دیکھیے جی ٹماٹروں کی باتیں نہیں کرتے
بالکل صحیح بالکل صحیح
پررکھاتی ہی نہیں ہو
جی جی میں نہیں کرتا ٹماٹر بینگن وہ سب
علملم میں ہے جی
جی میں نے نہیں کھاتا وہ ٹماٹر پینگ یا ویسا کچھ
کیوں
بس عادت نہیں ہے بچپن سے خاص پسند نہیں ہے
مطلب کچھ مسئلہ ہوتا ہے کھانے سے یا ایسے ہی
جی نہیں نہیں ایسے ہی بس بس مزہ پسند نہیں اس کا
اچھا میں بھی مٹر نہیں کھاتی
جی مٹر تو میں کھاتا ہوں کافی مزےیدار ہوتا ہیں
جی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں مجھے مٹر بالکل بھی نہیں پسند میں تو کھاتی ہی نہیں ہوں جب وہ گھر پہ بنتا ہے
پسند تو اب کیا ہی کہیں کیا ہے وہ تو نہیں بول سکتے
اچھا دیکھیے بہت ہی غیر مناسب انسان ہے آپ
جی میں آپ سے آپ کی بات سے جو ہے اسے اتفاق نہیں رکھتا ہوں آپ ایسا نہیں کہئی ہے
کیوں
ت جہاں تک دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایسے کسی انسان کو غیر مناسب نہیں کہنا چاہیے
میں تھوڑی انسان کو میں انسان کے الفاظ کو کہہ رہی یوں
جچی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر میں کوئی بات گیر موناسب لیکن بہود آ
خیر سے یہ بات چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ اس سنیں آپ کی تعلیم کہاں پہنچی
تعلیم جہاں تھی وہی ہے کہی جا رہی آپ بتائیے
یہی تو مسئلہ ہے کہیں جا ہی نہیں رہی
کریں گے اپ کوشش کہ کہی جائے کچھ دنوں میں
جی جی کہیں تو چلانی پڑے گی
جی جی تھوڑا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا
جی بالکل درست فرمایا ہے آپ نے آپ کی آنکھیں صحت یاب ہو گئی تھی پھر
آنکھیں تو ہے
نہیں اسلے آپوچھ مسئلہ پلا ہو رہا تھا نا کھولنے بند کرنے میں
ہو سکتا ہے نیند کی وجہ سے ہو رہا ہوگا
جی آپ تو نیند برابر کرتے ہیں پھر بھی
جی نینر کتنی بھی کرے برابر نہیں ہوتی
جی وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے نیند کتنی بھی کرے تو پھر بھی نیند آتی ہی ہے
ا تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہیں تو ابھی بھی آ ہی رہی ہے
آپ کو پتہ ہے رات میں جتنا بھی سو لے انسان دن بھر پھر بھی سست ہو جاتا ہے اور نیند آ جاتی ہے پتہ ہے گرمی موسم بھی خراب مجھے گرمی کا موسم بالکل بھی پسند نہیں بالکل بھی باتا نہیں ہے میرے دل کویہ
جی جی بالکل صحی کہہ رہے آپ دل کو کو پاتا جو وہ سردی کا موسم
جی بالکل درست فرمایا ہے آپ نے
جی جی میں خیر موناسب طریقہ ہوگا
جی جدھر تک ہمیں ہوا نوا سمجھ آئی تھی غیر مناسب ہوا ہی تھی
جچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہوگا بالکل
ہمیں ہمیں اپنے الفاظ کا استعمال ہوش کے ناخون سے لے لینا چاہیے
جی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
ہوش کے نا خون لینے چاہیے وقت بات کرتے وقت
ہم کوشش کریں گے کہ ایسا ہی ہو اسکوار پہ
جی جی اور بتائیں آپ
اور
آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی
جی بس اتنی چھٹیاں ہی چل رہی تھیں ابھی تو
آج کل کرتے کیا ہیں آپ اپنے بیکار وقت میں
جی میں تو کسی کچھ اپنے کسی خاص فون سے باتیں کرتا ہوں اور کچھ نہیں خاص جی
اچھا تو آپ صرف بات ہی کرتے ہیں زندگی میں
جی فی الحال چھٹیاں ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے
پڑھائی وڑھائی چھوڑ دی ہے آپ نے
جی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں اب کریں گے اور بھی کوشش
کچھ لوگوں وہاں سے شکوے تھے مگر آپ نے وہ شکوے دور ہی نہیں کیے
کون سے شکوے تھے
کوئی تو شکوے تھے معلوم ہوا تھا ہمیں کہ کچھ شکوے رہ گئے تھے مگر وہ شکوے کسی نے ٹھیک ہی نہیں کیے
وہ تو کر دیے تھے ٹھیک
کیا پتا
جی جی کر تو دیے تھے مجھے لگتا ہے
آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں
جی کس طرح
اراف کیا آپجھے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ شکوے کیا تھے
جچھ معلوم تو ہے لیکن کیا ہوتا
اچھا چھوڑیے یہ بات
جی جی بتائیے آپ
کیا بتاؤں
جی بتائیے کچھ
آپ بتائیے کچھ اور کیا کرتے ہیں آپ آج کل
میں تو جو بھی کرتا ہوں وہ غیر مناسب بھی ہے ابھی میں بول نہیں سکتا
کیاہ کر رہے ہیں آپ
ابھی تو میں
نہیں نہیں نہیں نہیں غیر مناسب چیز ہی بولتے ہیں
جی نہیں نہیں ہے ابھی تو بس
مناسب مناسب الفاظ
مناسب مناسب ہی بولوں گا
بیوی کیسی ہے آپ کی
بہت اچھی ہے
ہم ان کی طبیعت معلوم کر رہے ہیں
طبیعت بھی تھوڑی بہت آج نا ساز تھی لیکن ہو جائے گی ٹھیک
اور سنائےگھر پہ سب ٹھیک
جی جی آپ سنائیں
جی جی
بہت بھائ نہیں آپ آپ کے آپ کے وہ کیسے ہیں
کون وہ
شوہر
جی الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے
اور بتائیں ان کی طبیعت
جی
ان کی طبیعت ٹھیک
جی جی اللہ کے حفظ و حمان میں ہمیشہ رہے وہ
جی جی بڑی اچھی بات ہے
جی آپ زیادہ باتیں نہ کریں بہت شکوے ہیں لوگوں کو
شکوے جی ہم کرتے ہیں کوشش اور کر دے
سنائیں آپ اپنے بارے میں کچھ
ج سنا رہے ہیں آپ کیا ہی سن ہے ابھی تو سنانے لائق کچھ ہے نہیں
سیدھے کہیے کہ آپ کو بات نہیں کرنی
جی بات کرنی ہے لیکن ہم کبھی کچھ آ نہیں رہا ہے ذہن میں کہ کیا کہہ سکتے ہیں
دیکھیے ذہن پر زور ڈالنا ہوتا ہے تبھی کچھ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں
جی ابھی مجھے لگتا ہے کافی جلدی اس کا وقت ہو جائے گا
جی جی ہو ہی جائے گا وقت خیر صاحب وقت گن رہے ہیں تب سے
جی نہیں نہیں لیکن اس میں کافی بند کر کے بات کرنی پڑتی ہے تو
دیکھ لیجیے آپ
کھلے کھل کے بات ک ہم کرتے ہیں پھر وہ الگ سے دیکھا جائے
کھل کے الگ سے ہی ہوگی گنیے گنیے وقت
جی ایسا کچھ نہیں ہے بات تو ویسے بھی آپ سے ہی کرنی ہے اس کے بعد بھی
ہیں ہم سے کیوں کرنے لگے آپ بات چھوڑیے
کریں گے جی جی ایسا نہیں ہے کریں گے بات